ہیلو
السلام علیکم
ہاں بولو
ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک آپ ل
گھر اں گھر میں سب ٹھ ٹھیک ہے
ہاں آپ کے گھر میں ٹھیک ہے سب
ہاں شکر ہے اللہ کا سبھی ٹھیک ہے آپ سناؤ اورحان بھی ٹھیک ہے اس وقت پانی پی رہا ہے
اچھا اچھا کیا کر رہا ہے وہ آج کل کوئی نئی حرکتیں وغیرہ
یہ چیخ رہا ہے کھیل رہا ہے
اچھا اس کو اکیلے مزہ آتا ہے اپنے افام اور عائزہ کے بغیر
ہاں اس کو آتا ہے یہ تو ایک جانور سمجھو اسکو
ه ه ہاں بالکل اور افام کو افام اس کو بہت مس کر رہا ہے آج کل
اچھا
ہاں افام کو کل رونا آ گیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اور ہان ڈکلنگ جیسا ہے بہت رونا آ رہا تھا اس کو
ھو
لیکن عائزہ کو عا ئزہ اس کو مس نہیں کررہی لیکن افا م بہت مس کر رہا ہے
عائزہ کسی کو مس نہیں کرتی
ہاں وہ آج پتہ ہے اس کا کیا آج روٹین ہوتا ہے وہ دن بھر م ہاتھ میں کنگا لے کر خود کے بال کو کنگا کرتی رہتی ہے دن بھر
اچھا
ہاں اس نے وہ نا اپنے بال ہی نکالے گی سارے کنگا کر کے دن بھر اب بالوں کو کنگا کرتی ہے کہتی ہے کہ میرے بال پلین ہونے چاہیے
ہوں یہ تو اچھی بات ہے اس کو اب کوئی بھی اس اس نے سمجھا نا اب مجھے کوئی کنگا نہیں کرتا اب میں خود کروں گی
لے لے عاطفہ اس کو کنگا کرتی ہے کبھی کبھی میں نے بھی کل اس کو کنگا کیا تھا اچھی طرح سے وہ آج اس کے بال بہت پلین ہو گئے اسٹریٹ ہو گئے اس کے بال آج
ہاں اب ہو جائیں گے دھیرے دھیرے جیسے آپ ہی آپ کے ہو گئے نا ایسے ہی اس کے بھی ہو جائیں گے انشاء اللہ
ہاں ہم اس کو نہلا یں نہلاتے لیکن اس کے ہاتھ پر وہ ہے نا پلسٹر ہے تو اب میں بھی سوچ رہی تھی کہ اس کو کیسے ہم نہلائیں
آپ کو پتہ ہے وہ اس کو کل سوپور جانا تھا اس نے پلسٹر والے نے بولا تھا منڈے کو یہاں لا نا ہلو ہاں اس نے بولا ہاں منڈے منڈے کو یہاں لانا
اچھا
پھر میں ا بتاؤں گا یہ ٹھیک ہوئی کہ نہیں میں ایسے ہی نظر سے ہی بولوں گا پلسٹر کھ کھولنے کے بغیر میں بولوں گا یہ ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی
ہاں ممی بھی کہہ رہی تھی کہ عائزہ کو کل اور وہ کہہ رہی تھی مما کہ آپ کس کے ساتھ آپ کیسے جائے گی یہ سوپور
اب اگر اگر مما لے جائے اسے اسے کہیں کچھ نہیں کرنا ہے صرف پلسٹر والے کے
ہاں مما ہی لے جائے گی کل اسے ہاں مما ہی لے جائے گی اب اور اور تو
اسےاسے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے کل صرف صرف پلس پلسٹر والے کے پاس جانا ہے وہ بولے گا یہ ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں اگر ٹھیک ہوئی ہوگی تو پھر وہ کر دے گا اس کا پلسٹر اگر نہیں خدا نخواستہ پھر رکھے گا کچھ دن کے لیے اور
اور افام بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی جانا ہے ڈاک ٹر کے پاس وہاں کرکشن ہاں وہ کہہ رہا تھا مما کو کہ آپ کل جب عائزا کو لے جاؤ گے وہاں سے مجھے بھی لے جانا ممی کہہ رہی تھی اسے کہ مجھے راستہ پتا نہیں ہے کہ کہاں رہ ٹا وہ ڈاکٹر پھر افام کہہ رہا تھا کہ میں اور عمران یاں کو دیکھائیں گے راستہ اس نے کہا کہ ممی نے اس ڈاکٹر نے بولا کہ اس کو میرے پاس لے آنا پھر میں بولوں گا کہ اس کو کیا کرنا ہے ہاں اس کا یاد ہے وہ بہت چالاک ہے دھیان دیتا ہے ہر ایک بات کی طرح
مجھے لگا وہ بھول گیا ہوگا
نہیں اس کا دھیان ہر طرف ہوتا ہے وہ ہر ایک چیز نوٹس کر تا ہے
ہاں وہ ب بہت خطرنا ناک ہے چھٹ گیا چھ
آپ کب لے جاؤ گے آپ اسے کیا
جب و جب وہ گھر آئے گا نا گھر
ہاں
ہلو کیا وہ گھر آ گیا نا
اچھا
بولو جب
ہاں بولو
ہاں بول رہی ہوں نا
ہاں بولو
ہیلو
ہیلو
ہیلو ہاں سن رہی ہو
ہاں ہاں میں سن رہی ہوں آپ کی بات آپ بولو آپ کچھ کہہ رہی تھی
اگر
ہاں
ہلو وہ جو گھر آئے گا نا پھر میں اسے لے جاؤں گی
اچھا اچھا
ٹھیک ہے
وہ کہتا ہے کہ مجھے الرجی ہے میں الرجی کی دوائی کھا رہا ہوں
ہاں ڈاکٹر نے بولا اس سے الرجی ہوتی ہے
ہاں اب اس کے پاس تین ٹیبلیٹس رہ گئے ہیں
ہاں ر
وہ ٹائم پر خود آ کے دوائی کھاتا ہے
ہاں وہ اس کی وہ اس کی کیا ہے کالیٹی وہ دوائی وقت پر کھاتا ہے اور یاد رکھتا ہے ہاں رکھتا ہے یاد وہ دوائی کھانے کھانے کا ٹائم وہ یاد
وہ وہ مجھے بھی یاد دلاتا ہے کہ آپ کو دوائی کھانی ہے خود بھی کھاتا ہے اور مجھے بھی یاد دلاتا ہے
یہ کالٹیز ہے اس میں لیکن وہ
پی پانی
ہاں پولیک گرا دیا آپ نے آپ پر سارا کا سارا پانی اور کپڑے گیلے کر دیے
اچھا آج کون سا کپڑے پہنے اس میں
وہی کیپری جو ایکسکرشن لے گیا تھا نا
ہاں وہی
ہاں وہی کل میں نے اسے پہنایا اس کو نہایا بھی کال ہ
ہاں ہم سوچ رہے تھے کہ فرم کی کے بال سیدھے کریں اور اس کے بعد اس کو نہلائیں گے اس کے بالوں کی سیٹنگ کرنی ہے نا اور بتاؤ کچھ
اچھا ایک اب آپ نے وہ کھاںے کیا بولت ہاں چ منٹ ہار منٹ باق کے آپ نے کھایا وہ جو ابیے نے لائے ہاں
کیا
ہلو جو آبانے لائے چنگاڑی
نہیں نہیں ابھی نہیں کھائے میں نے ہاں وہ لوگ کھا رہے ہیں کچن میں لیکن ابھی میں نے میں کنگا کری تھی ایکچولی
ارے کھانے تھے وہ وہ پھر نہیں رکھ دکھیں گے آپ کے لیے وہ آپ کے بھی کھا جائیں گے
نہیں ایسا نہیں ہوگا ممی رہ رکھ بچا کے رکھے گی تھوڑے سے
مجھے نہیں لگتا ہے
حے حے یہ وہ ایکچولی ان میں سے کچھ دو انسان گھر میں بکڑ ہے
ان کی پرسنالٹی تھوڑی سی میچ کرتی ہے
اور کیا آج بھابی گئے کھانے
میں کبکی باگے باگے تھی
ا ح ا ح
جب اس نے افام نے اسے کہا کہ وہ تیار ہو گئے اور لے پھر وہ دوڑ
اس کے لیے وہ شیر بنتی ہے
ہاں اس کے لیے تو وہ پابند ہے کھانے کے لیے
لیکن لیکن کام کرنے کے لیے بنتی ہے وہ کشپہ
ہاں کام کے لیے وہ بہت لیزی ہے دن بار آج کل اپنی فرینڈ کو کال کرتی رہتی ہے ہال میں پڑھی رہتی ہے دن بھر ریلز دیکھتے ہیں
آپ نے اطھر کو کال کیا
نہیں میں نہیں کرتی اس کو کال وہ تو آج عاطفہ کو بھی نہیں کرتی میں کیا
آپ صرف آتفہ کو ہی کال کرتے ہو
ہاں میں نے ابھی اس کو دو کال کیے
اچھا
میرے بارہ ٹاسکس کمپلیٹ ہو گئے
آ اور عاطفہ کے
عاطفہ کہ مجھے پتہ نہیں لیکن اس کے اک اکاؤنٹ میں گیارہ سو پتاہ نہیں گیارہ سو کتنے پیسے جمع ہو گئے
اچھا او ابک کو یہ بتا رہی ہے اتنے اتنے پیسے ڈالے ہیں میں نے
ہاں ا پوکو پتا ہے اپو کہہ رہا ہے کہ جمع ہونے دو اس کے بعد میں سارے ایک ساتھ اس کے سارے پیسے غائب کروں گا
ہو وہ وہ مزاق کر رہا ہے
ہاں وہ جوک کر رہا ہے اس میں تو اپنے اس کے اکاؤنٹ میں تو وہ تھے نا ہزار روپئے اس میں تو انھیں بھی نہیں نکالا آپ وہ اس کے کیوں نکالے گا
ہاں وہ بو
اس نے کہا عاتفا سے کی ہاں وہ کہتا ہے کہ وہ جو میرے اکاؤنٹ میں تھاؤزینڈ روپیز ہے آپ وہ بھی رکھ لو وہ جاد نہیں دیتا
آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی تھوڑی سی نیٹورک ایشو ہے کیا
ہیلو
ہیلو
تو پھر ہوگیا آج پھا کے ہاں
ہاں
ہیلو ہیلو
ہیلو
ہاں بولو بولو
ہاں یہ تھوڑا سا نیٹ ورک پروابلم ہے وہاں پر
یہاں پہ نیٹورک ایشو ہے اب کیا کریں یہ ہمارا ال
ہاں یہاں پہ نیٹورک ایشو ہے ہاں ہاں اب چھٹیاں پھر سے ہوگی کیا
بس تین دن کے لیے بس ہاں
اچھا تین دن کے لیے آج کیا ڈیٹ ہے نائنٹین ٹیونٹی ٹوینٹی ون ٹیونٹی ٹو کو ہمیں جانا ہے
ہاں
ہاں اور بتاؤ کچھ آواز صاف نہیں آ رہی آپ کی
پھر بھی نہیں آ رہی صاف صاف
ہاں مجھے بھی آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی اتنی
آپ کی آواز مجھے بہت صا
دس منٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیلو ہیلو آپ کال کاٹو دس منٹ اچھا اچھا کرو آپ بھی سبمٹ ہاں کاٹو
سمیٹ